السلام
وعلیکم السلام آپ کو بار بار میسج کرنی پڑتی ہے کیونکہ پتا اچھا ٹھیک ہے ہاں میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو
بس ٹھیک شکر اللہ کا آپ کو پتہ ہے آج میں نے محسوس کیا ہے کہ اکثر لوگ اپنی روزمرہ زندگی میں اتنا مغرور اور لاپرواہ ہو جاتے ہیں کہ انہیں یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ ان کے چھوٹے چھوٹے چھوٹے رویے ان کے ہمسایوں کے لیے تکلیف کا س سبب بن رہے ہوتے ہیں کیا واقعی یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے جتنا تنا آپ کہتی رہتی ہے
ہمساائیوں کو تکلیف پہنچانا صرف ایک چھوٹا سا رویہ نہیں ہوتا بلکہ یہ پورے معاشرے کو کے سکون کو متاثر کرتا ہے کیونکہ جب ایک انسان اپنی آواز اپنی حرکتوں یا اپنی لاپرواہی سے دوسروں کو پریشان کرتا ہے تو اس کا اثر صرف ایک گھر تک محدود نہیں رہتا بلکہ دھیرے دھیرے پورے ماحول کو نفرت اور بےچینی سے بھر دیتا ہے
لیکن اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں ہوں مجھے جو ٹھیک لگے میں کروں پھر ہمساوں کا خیال رکھنا کیوں ضروری سمجھا جاتا ہے
آ دیکھو اپنا گھر ضرور اپنی مرضی کا ہوتا ہے لیکن ہم سب ایک دوسرے کے قریب رہتے ہیں اور جب ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے آزادی وہی تک ہے جہاں تک دوسروں کا سکون متاثر نہ ہو تو پھر مسائل پیدا ہوتے ہی نہیں ہوتے ہیں اس لیے ہمسایوں کا خیال رکھنا اصل میں اپنی زندگی کو پرسکون بناے کا طریق ہوتا ہے
کیا ہمساوں کو تکلیف صرف شور شرابے تک ہی ہوتی ہے یا اور بھی چیزوں سے ہے جو انسان انجانے میں غلط کر دیتا ہے
ہاں تکلیف صرف شوہر سے نہیں ہوتی بلکہ گرد ا گندگی پھیلانا گھر گاری غلط یا گاری غلط جگہ پر پارک کر دینا رات دیر رات کے دیر تک ا ا بے وجہ ہنگامہ کرنا یا پھر بار بار پر تنقید اور بحث کرنا بھی ہمسایوں کے لیے ذہنی دباؤ کا سبب بن جاتا ہے اور اکثر انسان سمجھتا ہی نہیں کہ اس کے یہ ر رویے کتنی بڑی ا پریشانی پیدا کر رہے ہوتے ہیں
کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی ہمسائے ہماری بات پر ٹوک دے تو غصہ آ جاتا ہے پھر ایسے میں اپنا رویہ کیسے ٹھیک رکھا جائے
غصہ غصہ آناا آ انسانی فطرت فطرت ہے لیکن سمجھداری یہ ہے کہ ہم اس غصے کو اپنے رویے پر ہوئے نہ ہونے دے ہاوی نہ ہونے کیونکہ ایک نرمی بڑی بات ایک مسکراہٹ یا ایک چھوٹی سی معافی بھی بری جگہ کو جھگڑے کو روک سکتی ہے اور ہمسائیوں کے درمیاں محبت اور عزت کو برقرار رکھ سکتی ہے
اگر کوئی ہمسائے خود بدتمیزی کرے یا ہمیں تکلیف پہنچائے گا تو کیا ہمیں بھی وہی رویہ اپنانا چاہیے
نہیں برائی کا جواب برائی سے دینا ا دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا بلکہ اور بر جاتا ہے بہتر یہی زبان اور اپنے رویے کو ٹھیک رکھا جائے پھر ضرورت آنے پر نرمی سے بات کی جائے کیونکہ اکثر لوگ سمجھنے پر اپنی غلطی مان بھی لیتے ہیں
ہ آپ ہمیشہ کہتی ہیں کہ ہمسایوں کا خیال رکھنا اصل میں اپنی تربیت کا اظہار ہوتا ہے یہ بات مجھے اب دھیرے دھیرے سمجھ آ رہی ہے
ہاں بالکل جو انسان اپنے ہمسایوں کے سکون کا خیال رکھتا ہے وہی اصل میں اپنے اخلاق اور اپنی سونچ کی بلندی کو ظاہر کراور میں بھی اکیلے نہیں رہتے کیونکہ ہمسائے ان کے لیے دعا اور مدد دونوں بن جاتے ہیں
مجھے لگتا ہے کہ اگر ہر شخص تو صرف اتنا ہی سونچ لے کہ میری وجہ سے کسی اور کو تکلیف نہ ہو تو شاید بہت سے جھگڑے ختم ہو جائیں گے
آپ بالکل ٹھیک کہ رہی ہو جب ہم اپنی زندگی میں تھوڑی سی احساس اور ذ ذمہ داری شامل کر لیتے ہیں تو ہمساائیوں کے ساتھ رشتہ صرف مجبوری کا نہیں رہتا بلکہ انسانیت محبت اور امن کا ب جاتا ہے جو ہر گھر اور ہر گلی کے لیے رحمت ہوتی ہے
بالکل جب میں اپنے آس پاس دیکھتی ہوں تو مجھے یہ بھی نظر آتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتیں جیسے سیڑھیوں پر چیزیں رکھ دینا یا کچرا ٹھیک جگہ پر نہ پھینکنا اکثر جھگڑے کی وجہ بن جاتے ہیں کیا واقعی اتنی سی بات بھی اتنی بڑی پریشانی پیدا کر سکتی ہے
اکثر مسائل بہت چھوٹی باتوں سے ہی شروع ہوتے ہیں لیکن جب انہیں نظر انداز کیا جاتا ہے تو وہ دھیرے دھیرے بری جگہ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اس لیے ہمسایوں کے ساتھ رہنے کیا اصل حسن یہ ہے کہ ہم اپنی صلاحیت کے ساتھ ساتھ دوسروں کی سہولت کا بھی خیال رکھے
کبھی کبھی میں یہ بھی سنتی ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ آج کل کے دور میں کوئی کسی کا خیال نہیں رکھتا پھر بھی کیا ہمیں خود پہلے قدم اٹھانا چاہیے
بالکل اگر ہم یہ سوچ کر رک جائے کہ پہلا دوسرا ا سدرے گا تبھی میں بہتر بنوں گی تو پھر بہتری کبھی شروع ہی نہیں ہوگی اس لیے ہمیشہ بہتر رویہ اپنا نا کر خود مسلہ ایک مثال بن بننا ہی اصل تبدیلی کا پہلا قدم ہوتا ہے
اگر کوئی ہمسائے بار بار ایک ہی غلطی دہراتا رہے اور بات کرنے کے باوجود بھی اپنا رویہ نہ بدلے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے
ایسے میں صبر بہت ضروری ہوتا ہے لیکن صبر کا مطلب یہی نہیں کہ ہم اپنا نقصان برداشت کرتے رہے بلکہ عزت اور قانون کے دائرے میں رہ کر اپنی بات رکھنا یا ضرورت پر کسی برے یا مش مشاعری کے ذمہ دار معاشرے کے ذمہ دار شخص کی مدد لینا بھی بالکل ٹھیک ہوتا ہے
مجھے لگتا ہے کہ ہمسایوں کے درمیان اچھی بات چیت اور سلام دعا بھی بہت فرق ڈال سکتی ہے
آپ نے بہت صحیح بات کی ایک مسکراہٹ ایک اسلام اور ایک چھوٹی سی خیریت پوچھنا بھی دلوں کو کے درمیان دیواریں کم کر دیتی ہے اور جب رشتہ انسانیت پر قائم ہو تو تکلیف پہنچانے کا خیال خود بخود کم ہو جاتا ہے
بالکل کیا ہمسایوں کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا صرف اس لیے ضروری ہے کہ جھگڑے نہ ہو یا اس کا کوئی اور گہرا فائدہ بھی ہوتا ہے
اس کا فائدہ صرف جھگڑے سے بچنا نہیں بلکہ ایک پر امن ماحول بنانا ہوتا ہے جہاں بچے اہ بچ بچے محسو محفوظ محسوس کرے بزرگ اطمینان سے جی سکے اور ہر شخص یا یہ جانے کہ مشکل وقت میں اس کے گھر اس کے ارد گرد لوگ موجود ہیں جو مدد اور ہمسائے ہمت کے لیے تیار ہو
بالکل مجھے سمجھ آ رہا ہے کہ ہمسایوں کو تکلیف نہ پہنچانا اصل میں اپنی زندگی کو آسان اور پرسکون بنانا
بالکل جب ہم دوسروں کا سکون دوسروں کے سکون کا خیال رکھتے ہیں تو قدرتی قدرت بھی ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے اور اس طرح ہم صرف ہمسائے صرف پاس رہنے والے لوگ نہیں رہتے بلکہ زندگی کے سفر میں بہترین ساتھی بن جاتے ہیں
بالکل صحیح کہہ رہی ہے آپ اچھا آپ مجھے بتائیے کبھی کبھی مجھے یہ بھی لگ تا ہے کہ جب ہم ہمسائیوں کے ساتھ روز ملتے رہتے ہیں تو چھوٹی باتوں پر دل میں شکایت جمع ہوتی رہتی ہے جو بعد میں بنا وجہ بڑے جھگڑے کی صورت دیکھتی اور کر لیتی ہے اس عادت سے کیسے بچا جا سکتا ہے
دل میں شکایت جمع کرنا اصل میں اپنی ہی سکون کو ختم کرنا ہوتا ہے اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ جو بات تکلیف دے رہی ہے تو اس وقت پر اسے اسے وقت پر نارمی اور عزت کے ساتھ بیان کر دیا جائے کیونکہ خاموشی کبھی کبھی مسئلہ حل نہیں کرتی بلکہ اس سے اور گہرا کر دیتی ہے
لیکن اگر ہم بات کریں اور سامنے والا غلط مطلب نکالے یا اسے اپنی توہین محسوس ہو تو پھر مس مسئلہ اور بڑھ جاتا ہے اس سورت میں کیا رویہ اپنانا چاہیے
اس کے لیے چھوٹے الفاظ کا انتخاب اور لہجہ بہت اہمیت رکھتا ہے اگر ہم الزام لگنے کے بج لگانے کے بجائے تک اپنی تکلیف کا اظہار کرے اور یہ بتائے کہ ہم جھگڑا نہیں بلکہ بہتری چاہتے ہیں تو اکثر لوگ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور بات بگڑنے کے بجائے سدھر نے سدھار کی طرف چل چلی جاتی ہے
میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ کچھ لوگ جان بوجھ کر ہمساائیوں کو تنگ کرتے ہیں جیسے کہ شور کرنا یا چیزوں پر حق جمانا ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے
یہ سچ ہے لیکن ایسے لوگوں کے مقابلے میں اپنا رو یا اور بھی زیادہ سنبھال کر رکھنا چاہیے کیونکہ جب ہم ان کی تارباد سلوکی پر اتر آتے ہیں تو فرق ختم ہو جاتا ہے جبکہ صابر حکمت اور ضرورت پر مدد لینا ہمیں بھی بے وجہ نقصان سے بچا سکتا ہے
بالکل صحیح کہا آپ نے ہم سحوں کے ساتھ رشتہ صرف ایک مجبوری ہو ہے یا اس سے بہتر بھی بنایا جا سکتا ہے
ہاں کہاں ہے آپ میں کبول مل ہی نہیں رہا ہے
ہا نا اہد ہی
ہاں ہم س ان کا رشتہ مجبوری سے زیادہ ایک امتہا ہوتا ہے جاں آسان اپنی سوچ سے اخلاق اور اپنی طبیعت تربیت کو روز آزماتا ہے اور اگر ہم چھوٹی چھوٹی اچھی عادتوں کو اپنا لے تو یہ رشتا وقت کے ساتھ اتنا مضبوط ہو سکتا ہے کہ وہ دور کے رشتوں سے بھی زیادہ قریبی محسوس ہونے لگتے ہیں
مجھے تو لگتا ہے کہ اگر مشکل وقت میں ہم سائے ساتھ کھڑے ہوں تو زندگی کا بوجھ آدھا ہی ہو جاتا ہے
آپ نے بالکل ٹھیک ہے آپ بالکل ٹھیک کہ رہی ہو اس لیے ہمساائیوں کو تکلیف پہنچانے کی بجائے ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا اصل عقل مندی ہے کیونکہ آج جو ہم دوسروں کے لیے کرتے ہیں وہی کل ہم ہمیں سکون مدد اور اطمینان کی صورت میں واپس ملتا ہے
چلیے آپ سے مل کر بہت کچھ سیکھنے کو ملا آپ کی باتیں سن کر اب میں آپ سے بعد میں ملتی ہوں
اللہ حافظ
اللہ حافظ